ہلو
ہلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام
جی بالکل مجھے آپ کی جی بالکل بہت صاف ستا کتری آواز جری بشلہ آپ کو میری آواز کا صاف سنائی دیر ہے ن
جی بالکل آپ کی آواز ایک دم صاف آ رہی ہے
جی بہت شکریہ جی بولیے میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنیں آپ کیسی ہو
جی الحمد اللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے جی آج ہم کس معاوضی پہ گفتگو کریں گے
جی آج ہم فلمی اور بک کتابوں سے متعلق بات کریں گے
جی آپ نے کافی اچھا موضوع اٹھایا ہے ا دیکھیے اس موضوع کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا پسند کریں گے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ اور بک کی بنیادی فرق کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا آپ بتائ نا
جی فلمیں اور کتابوں میں بنیادی فرق بخوبی ہے اگر ہم اچھے سے دیکھیں تو موویوں میں کہانی تصو تصاویروں کے ذریعے اور آوازوں کے ذریعے نا پیش کیا جاتا ہے جبکہ جو ہم بک کتابیں ہوتی ہے ان میں کہانی الفاظوں کے ذریعے بیان کی جاتی ہے اور کاری جو اب اپنی تصاویروں سے مناظر کرتے ہیں ہے کہ نہیں جو بناتے ہیں ہم لوگ جو اپنی ذہن میں اپنی تصویریں بناتے ہم اس طریقے سے ایک بتا سکتے ہیں موویز اور بک فلمیں میں اور کتابوں میں بنیادی فرق ہے نا
جی بالکل پر ہمیں لگتا ہے نا کہ آج کل لوگ مووی دیکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں نہ وہ کتابیں پڑھنا نہیں پسند کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں
جی اس کی بھی ایک اپنی ہے کیونکہ دیکھیے فلموں میں دیکھنے کا آسان اور دلچسپ ہوتا ہے فلموں میں دیکھنا ہے کہ نہیں اور کم وقت میں پوری کہانیاں سمجھ میں آ جاتی ہے اور دیکھنے والے کو تکلیف بھی نہیں ملتی نا اور دیکھ مطلب وقت کی ان میں قیمت ٹائم وقت بچ جاتا ہے ان کا اور یہاں تک کہ فلمیں اور تصاویر میں فلموں میں جو تصاویر ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان سے ان کی تفریح بھی مل جاتی ہے
جی بالکل ابھی جیسے ہم مووی دیکھتے ہیں تو وہ پری ہمارے ذہن میں بس جاتی ہے تو وہ نکل تی نہیں ہے جی آ آپ کو لگتا ہے مووی دیکھنے کے کوئی فائدے ہیں
جی بالکل جو ہم فلمیں دیکھتے ہیں اس سے تفریح بھی ملتی ہے مختلف تہذیبوں کے بارے میں پت چلتا ہے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے اور کچھ فلموں میں تعلیمی پیغام بھی دیتی ہے ہے نا کچھ فلمیں ایسی بنتی ہے کسی کی زندگی کے اوپر جو ہمیں ان کی جدوجہد کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہوں نے کتنا مشکلات پیش کریں سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسوں نے اپنی منزل کو چھوڑا نہیں ہے نا ایسی بھی فلمیں ہوتی ہیں کسی طلبٹ ہی جدوجہد ہوتی ہے تعلیم کے لیے جس قدر بیچارہ تکلیفوں سے پار ہو کر اپنی تعلیم کو اپنے علم کو حاصل کرتا ہے تو یہ ایسی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہے کئی پیسی ہوتی ہے اور کہ بھائی پیغام دیتی ہے تعلیمی پیغام دیتی ہے ہے کہ نہیں
جی بالکل ہمیں دیکھ کے ابھی ہمیں ایک مووی یاد آ رہی ہے کہ ایک سپر تھئٹی کر کے ایک مووی تھی اس اس میں کچھ بچے اپنی جد و جہد کرتی ہے صرف تعلیم کے لیے کہ ہمیں تعلیم کر کے ہمیں اپنی منزل پانی ہے ہمیں منزل کے یہ ہم اپنا منزل کرنا ہے وہ اتنی مشقت کرتے ہیں تب جا کے ان کو اپنی منزل ملتی ہے وہ کافی اچھی مووی ہے ہمیں تو بہت اچھی لگی ان میں ان کی جو اس استاد ہوتے ہیں ان نے بھی کافی مدد کی تھی ان بچوں کی جی بٹ ہمیں کافی پسند آئی تھی وہ مووی تو ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ ایک بار ضرور دیکھیے اس کو
ہاں میں ضرور دیکھوں گی کیونکہ جس میں جدوجہد کی جاتی ہے اپنے مقام کو پانے لیئے منزل کو حاصل کرنے کے مجھے ایسی فلمیں بےحد پسند ہیں ب جی بالکل
ہ
سبق کا کام کرتی ہے وہ
جی ہم اس وہ وہ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اللم بھی کر سکتے ہیں
بالکل بالکل ہم اپنی زندگی میں عمل ہی لیا سکتے ہیں کیونکہ عمل میں بالکل اگر ہم ان کو نہیں نہیں الفاظ ہوتے ہیں گڑبڑ ہمارے بھی ہو جاتے کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر کیا ہے نا طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں اس وجہ سے ہماری زبان پھسل جاتی ہے جی بالکل
معاف کریے گا
کوئی بات نہیں
آپ کو ہاں جی میں میں بول رہی تھی کہ کتابیں پڑھنے کے بھی کئی فائدے ہیں
جی بالکل بہت فائدے ہیں قدی کی کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے زبان بہتر ہوتی ہے لفظوں کا ذکرہ جو ذخیرہ ہوتا ہے نا معاف جگہ لفظ جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے دیکھیے نا ن نے پاز ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں ایک ہی ایک ہی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی جملے کو ایک الفاظ میں بول دیا جاتا ہے تو یہ طرح طرح کے جو ہمیں الفاظوں کا ذخیرہ ملتا ہے تو وہ ہمیں کتابوں سے ہی ملتا ہے نا
جی
جی
مووی اور بکس میں مووی اور کتابیں میں سے زیادہ علم کسمس سے ملتا ہے
دیکھیے زیادہ علم تو مھے تو یوں لگتا ہے کہ دیکھا جائے جہاں تک کہ فلممی عام طور پر تو کتابوں سے زیادہ تفصیل علم ملتا ہے کتابوں میں ہے نا کتابوں سے زیادہ تفصیلل ملتا ہے ا کیونکہ ان میں ہر موضوع کو گہرائیوں سے بیان کیا جاتا ہے جائے
جی بالکل
مطلب اگر ہم جب کتاب بالکل جب ہم ک کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں ایک ایک ایک ایک کردار کے بارے میں بخوبی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے اس اس شخص کے بارے میں ج کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ہے نا
جی بالکل
اب ان کے ساتھ کیا ہوا کس وقت وہ کدھر گئے یہ ساری چیزوں کی تفصیلت ملتی ہے ہمیں
جی کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا موگیز کتابوں کی جگہ لے سکتی ہیں
نہیں یہ بڑی عجیب بات ایک کہ دونوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور فلمیں اور کتابوں میں لیکن نہیں فلمیں ا اپنی جگہ ہے کتابیں اپنی جگہ ہے دیکھو جو فلمیں ہوتی ہے اور ک کتابیں ہوتی ہے دونوں کی اپنی اہمیت ہے دیکھو فلموں کی تفریح اور جلدی سمجھنے کا ذریعہ ہے فلمیں تفریح اور جلدی سمجھنے کا ذریعہ جک کی جو کتاب وہ گہری سمجھ پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر جو کتابیں ہیں وہ گہری سمجھ پیدا کرتی ہے جی دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں
اگر ہمیں گہری سمجھ کوئی چیز ہمیں گہری سمجھنی ہے تو ہم کتابیں پڑھیں
جی بالکل کتاب کا مطلب طالبہ کر آ کیونکہ وہی بہترین ہے اگر سمجھ کو مضبوط کرنا ہو تو جی
اور کیا کتابیں پڑھنے سے ذہنی سلت بوں میں افاضا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے
ہاں بالکل اضافہ ہوتا ہے تو دیکھیے جیسے طلبہ ہے اگر وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے کتابیں زیادہ پڑھنا مفید کیونکہ پڑھنے کی عادت تعلیمی کامیابی میں مدد کرتی ہے ٹھیک ہے اب جیسے آپ کا سوال ہے کہ کیا کتابیں پڑھنے سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا کہ تو جی ہاں بالکل کتابیں پڑھنے سے توجہ یادداشت اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے ہم ہر چیز کو بخوبی پڑھتے ہیں کو سمجھتے ہیں اور ہم تفصیلیات کے ساتھ میں اسے بیان بھی کرتے ہیں نا ہم اگر کسی کہانی کو پڑھیں گے تو بخوبی اس کی گہرائیوں کو سمجھیں گے اور ہم بہت اچھی طریقے سے انہیں اپنی زبان میں پیش کریں گے تو یہ خوبی ہوتی تی میں
جی جیسا ابھی آپ آپ نے ہمیں کہا کہ موویز وقت بچاتی ہے تو آپ سچ میں موویز وقت بچاتی ہے
ہاں جی بالکل مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک لمبی کتاب کو پڑھنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں جبک اسی کہانی کی کہانی کی اگر فلم بن جاتی ہے تو چند گھنٹوں میں دیکھ کے دیکھی جا سکتی ہے
جی بالکل کل ہم ہمیں ایک کتاب پڑھنے میں دس دن لگ سکتے ہیں بائی ہم مووی کو ہم تین گھنٹے میں
تین گھنٹے میں ختم کر دیں گے جی بالکل جی بالکل جی
جی اگر کسی شخص کے پاس وقت کم ہو تو اس کے لیے کیا بہتر ہے ابھی آج کے زمانے میں وقت کسی کے پاس نہیں ہے تو اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ہم کیا کریں لائک فلمیں دیکھیں یا پھر کتابیں پڑھے
دیکھیے کتابیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ گہرائی کے ساتھ پڑھتے اور کیا ہوتا ہے دیکھو کچھ فلمیں جو ہوتی ہے نا وہ مکمل طور پر دکھ کہانی کو مکمل طور پر دکھائی نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے دیک کھاتی نہیں ہے کیونکہ فلموں میں ہمیشہ کاٹ پیٹ کر اس سے چھوڑ دیے جاتے ہیں جبک کتابوں میں تفصل سے موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری تفصیل موجود ہوتی کتابوں میں کب کون کے در گیا کوس وقت گیا ان ساری چیزوں کو اور فلموں میں نا جو فلمیں ہوتی ہے ان میں سیدھے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جبک کتابوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ب کب لکھی جات مل جاتی ہے اپنے کو تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی کتابوں کو اگر ہمیں کسی کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں تفصیل سے جاننا ہے تو ہمیں اس کے لیے ان کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنا چاہیے بہت ضروری ہے
جی آپ کہنا چاہتے کی موویز ہمیشہ کتاب کی کہانی کو مکمل طور پر دکھاتی ہے
جی نہیں مکمل نہیں دکھاتی ہے ان کی کچھ کچھ حصے ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں می فلمیں چھوڑ د دی جاتی ہے فلموں میں کیا ہوتا ہے کہانی بتائی تو جاتی ہے لیکن کتابوں کے مقابلے م مل نہیں دکھائی جاتی کتابوں میں مکمل کہانیاں ہوتی ہیں اور فلموں میں کافی چھوٹی چھوٹی جانکاریاں نہیں دکھائی جاتی ہیں تو وہ چھوڑ دی جاتی ہے اس کو جی
کیا ہم دونوں کو ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں کیا جیسے ہم کتابیں بھی پڑھیں اور فلمیں بھی دیکھیں تو ہم ایک ساتھ کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کا
دیکھیے اگر ہم کہا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے یہ جو فلمیں اور جو کتابیں دونوں کی اپنی اہمیت ہے فلمیں تفریح اور آسانی سے معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جی جبک جو کتابیں ہیں انسان کی سوچ میں علم اور تخل کو مضبوط بناتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں دونوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن کتاب